ہیلو آواز نہیں آ رہی کیا ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے کیا ہلو
بھائی آواز آ رہی ہے بولیے
ارے تو آپ بول ہی نہیں رہے ہو اتنی دیر سے
ارے میں بول رہا ہوں آواز نہیں آ رہی ہوگی نیٹ ورک پرابلم ہوگی کچھ اب آ رہی ہے
ارے ہاں اب آ رہی ہے آپ کے پاس ہوگی نیٹورک پروابلم یہاں تو ٹھیک ہے سب
نہیںی میرے پاس ایسی تو کوئی دقت نہیں ہے ہاں بولیے
جی اچھا تو السلام علیکم
جی وعلیکم السلام اور بتائیں کیسے ہیں آپ
ہاں کہہریی ہوتا ہے آپ بتائیے
سیتاب کہہ رہی تھے ہو
تو آپ جی جی اور آپ کے ابو سب خریت
ہاں جی بالکل سب خیریت ہیں اللہ تعالی کا رھم
جی جی اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے دیکھیے اب یہ وایو پردوشن ندی پردوشن یہ سب پھیل ہے اس کا کارن کیا ہے
اس کا کارن تو دی میں جیسے آپ کو بتانا چاہوں گا تھوڑا سا جو آج کل اتنا زیادہ جو پردوشن ہو رہا ہے تو اس کا کن اور نہیں ہم لوگ یہ ہیں کااتار
جی ہاں صحیح فما رہے ہیں
دیکے نا آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہمارے قوم کی کہ لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اور لوگوں کو نا صاف صفائی کا اور اپنے پریاورن کو اس کو اچھے رکھنے کا چیزوں کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے لوگ صرف جو ہے اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں تھوڑی جیسے مان لیجیے کہ اپنے تھوڑے سے نا فائدے کے لیے اور جو پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کا کارن تو صرف اگر دیکھا جائے تو انسان ہی ہے اور کوئی نہیں ہے
جی ہاں ہاں تو دیکھیے کارڈ انسان ہے دیکھیے جیسے لوگ ہیں کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے ان کو فیکٹری بنانی ہوتی ہے یا کوئی کارخانہ بنانا ہوتا تو دو اس جگہ میں پیڑ کھڑے ہیں تو ان سارے پیڑوں کو کٹوا دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا اچھا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو پیڑ کھڑے ہیں وہ ہمارے لیے ہی فائدے مند ہے ہمیں ان کو نہیں کاٹنا چاہیے لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے اپنے فائدے کے لیے ان کو کاٹ دیتے ہیں
ہاں بالکل بالکل بالکل جو ہے نا بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ کیونکہ یہ لوگوں کو دیکھیے
ہاں
لوگ نا صرف نہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں ان کو سے مطلب نہیں ہے کہ پریاورن سسست ہوگا یا ہماری جو ہے جل وایو جو ہے پرباوت ہوگی اور آج کل آپ دیکھ رہے ہو جو نی گرمی پڑ رہی ہے وہ سب اسی کا کارن ہے کیکہ پڑ وہ بھی ایک پیڑ پودے ایک ایسا مادھیم ہے جس سے ہم جو ہے اپنے پریاورر کو جو ہے سوچھ رکھ سکتے ہیں اور کو پردوشت ہونے سے بچا سکتے ہیں اور پیڑ پودوں سے ہمیں جو ہے نا شھ وایو جو ہے ملتی ہے تو اس کا ایک ایک مات کارن جو یہ ہے جو ہے نا وہ پیڑ پودے میں اور انیں ہم جیسے نشٹ کرتےیں گے تو پھر پریاورن پردوشن ہونا تو لازمی ہے
دیکے دیکھیے یہ وایو پردوشن ہے وایو پردوشن میں ایسا ہوتا ہے جیسے دیکھیے آپ فیکٹری ہے فیکٹری میں سے جو دھواںا نکلتا ہے اوتار خانوں میں سے جو وہ نکلنے والے جوتے کے کارخانوں میں سے جو نکلنے والا وہ چمڑا ہے اس کو جلا دیتے ہیں تو دیکھیے واں میں جو ہے وہ بسیلی کے پھیل جاتی ہے جس دیکھی لوگوں کو سانس لینے میں ہانی ہوتی ہے اور تبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کہ وایو میں اس گیس کے کارن لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھار بیمار بھی ہو جاتے ہیں
بالکل بالکل بالکل بھائی بنوا رہے ہیں کیونکہ جائی
ج
اگر ہمارے آس پاس جو ہے اگر گندگی رہے گی صاف صفائی نہیں ہوگی تو بیمار تو بیماری تو جو ہے نا ہونا ہی ہونی ہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے دیکھیے ہم کو نہ صاف صفائی رکھنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم سوچھ ایک دم سوستھ رہ سکیں اور بٹ یہی ہے کہ لوگ نا صاف صفائی رکھنا چاہتے ہیں اتنی لوگ اتنی صاف صفائی کرنا چاہتے ہیں جتنی کہ جیسے مان لیجیے اپن اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنے گھر کو صاف کر کے نا کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں روڈ پر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کوڑے کا جو ہے نا صحیح طریقے سے کو نسستارن کرنا چاہیے جس سے وہ ادھر ادھر نہ اڑے اور نہ گندگی ہو تو جیسے کوئی گڈھا کھ کر کے اس کو دوبا دینا چاہیے لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اپنا گھر نہ اسوچھ رہے تھوڑا باقی باہر سے ہم کو کیا کرنا
ج ہاں تو دیکھیے کئی بار لوگ ایسے ہوتے ہیں ندیوں میں تالابوں میں پھینک دیتی ہے کوڑے کو اور دیکھو ندیوں میں جیسے آپ نے ندی میں کوڑا پھینک دیا اور پھر دیکھو وہی ندی کا کئی کئی جگہ ایسا ہوتا جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ندیوں میں سے پانی پیتے ہیں دیکھو اسی پورے کر کر کے پانی سے لوگ پانی کو پیتے ہیں تو دیکھو بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس سے
بالکل بالکل تو مجھے جیسے آپ یہ بتا بتائیے تھوڑا سا جیسے میں آپ سے پوھنا چاہوں اپنی رائے بتائیے کہ جیسے مان لیجے آپ سے کہا جائے کہ اگر ہم کو اپنے پریاورن کووا سوچھ رکھنا ہے پررد سے سونے سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے آپ کی جو اس میں کیا رائے ہے آپ کیا کہنا چاہو گے
ہاں تو دیکھے یہ ہے کہ بھائی جیسے دیکھو ج فیکٹری وغیرہ تو ان کو نا جیسے شہری آوس ہے ان سے ان کو دور بنانا چاہیے فیکٹریوں کو جس سے کہ لووں کے پاس جو فیکٹری کا دھواں نکل رہا ہے وہ ان کے پاس نہ پہنچ سکے اور جیسے دیکھو یہ بہانوں میں ایسے نکلنے والا دھواں ہے تو کئی کبار ان کا بھی بہت کم اپیوگ کرنا چاہیے
جی
اور پیڑوں کو بھی کاٹنا نہیں چاہیے دیکھو وہی ہے جو کاربن ڈائی سائڈ کو لیتے ہیں تو اگر مان لیجیے پیڑ ہی نہیں رہیں گے تو اس کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیا ہوگا یہ پھر چلے گی واتاورن میں
جی جی بالکل جو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن دیکھیے میرا جو ماننا ہے کہ اتنا نا جیسے جی آپ کی طرف سے جو کچھ سور آ رہا ہے یہی
جی نہیں
نہیں آ رہے ہیں کچھ گار نہیں بج رہے ہیں
ہاں وہ بھائی ہے فون چلا رہا ہے ہاں بولیے آپ بولیے
ہاں میں تو یہ کہہ رہا تھا جیسے دیکھیے مان لیجے اگر ہم کو نا اگر اپنے واتاورن کو سوچھ رکھنا ہے شدھ رکھنا ہے اور اچھا وایو چاہیے تو اس کے لیے دیکن سب سے پہلے تو ہم کو پیڑ پودوں کو کاٹنا بند کرنا پڑے گا
جی جی
اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے مان لیجیے اگر ہم کہیں کہ کوئی چیز ہے جیسے مان لیجیے پلاسٹک ہے اگر ہم آپ کہیں یا میں کہوں یا کوئی بھی کہے کہ پلاسٹک کو بند کر دیا جائے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر پلاسٹک کو بند کر دیا جائے گا تو پھر تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا چاہے وہ کتنی بھی جو ہے ہانیکارک ہو اس کو بالکل بند نہیں کیا جا سکتا پلاسٹک کو بالکل بند نہیں کر سکتے اگر پلاسٹک کو بند کر دیں تو پھر جو ہے ہمارا سامان لے کے آتے ہیں یا اور بھی چیکنگ کے کام ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے سارے تو کے لیے ہم کو کیا ہے کہ اس کا اپیوگ کم کرنا چاہیے جیسے مان لیجیے اپن بازار جا رہے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو ا اھی کو نا وہاں سے جو ہے پنیاں لے کے آتے ہیں تھیلیاں کہ ایک سامان لیا اس کے لیے الگ تھیلی لے کے آئیں گے دوسرا سامان لیا اس کے لیے الگ تھھیلی لیے جائیں گی تو یا تو ہم کو اس کا اپیوگ کم کرنا چاہیے ایک ہی شیلی میں سب کچھ لانا چاہیے یا پھر ہم جب بھی بازار جائیں تو کوئی تھیلا ہے کپڑے کا یا کوئی اور پالتن ہو ایک ہی پالیتن ہو اس کا بار بار یوج کرنا چاہیے جس ط جس پ سے کیا ہے نا اس کا اپیوگ کم ہوگا اور ہم جو پریاورن کو سوچھ رکھنے میں تھوڑی اپنی جو ہے نا بھومکا نوا سکیں گے
ہاں تو دیکھو ایسے ہوتا ہے جیسے دیکھیے آپ اب ہم دونوں ڈسکس کر رہے ہیں پھر آپ کسی اور سے بولیں گے پھر وہ کسی اور سے بولے گا تو ایسے ہی سدار آئے گا
ہاں وہ تو ہے کیونکہ یہ ایک ویکتی کا کام تو ہے نہیں کہ مان لیجے کہ اگر آپ آپ یہ مان لیجیے ہاں ہاں رائے تو دینی ہی ہوگی کیکہ آپ اگر سوچ رہ ہیں کہ چلو میں تھوڑی سی نا سوچھ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں گندگی نہیں کروں گی تو آپ کے اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا بھی لوگ ایسا سوچیں گے جب جا کر کے کچھ ہوگا
جی
ہاں اور لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیے لوگوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری سرکار ہے جو کچھ نہیں کر رہی ہے یعنی ہماری جو حکومت ہے نا وہ کچھ نہیں کر رہی اگر دیکھیے سرکار چاہے بھی تو سرک پھر اکیلے کچھ نہیں کر سکتی ہے ان کو نا سرار کا ساتھ دینا پڑے گا جبھی تو جو ہے ہم اپنے پرا کو بچا سکتے ہیں اب سرار دیک گی اکیلی کیا کر سکتی ہے آپ بتائیے کچھ کر سکتی ہے
جی نہیں ارے تو ہم ہی ہیں جو مطلب ایک انسان تو یہ ہے کہ نہیں سمجھا سکتا جب سبھی کچھ کریں گے جب کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کر رہے ہیں تھوڑا اور کوئی کرے گا تو ایسے ہی سدھار آئے گا
ہاں بالکل بالکل صحی فرمانے ہیں
ہاں میں تو یہ کہنا چاہوں چاہتی ہوں کہ سب کو صاف صفائی رکھنی چاہیے سب کو سمچی کرنا چاہیے
ہاں دیکھیے ہاں وہی تو ہے صحیح بات ہے اگر دیکھیے اگر صاف صفائی کا دھیان نہیں رکھا جائے گا تو پھر آگے چل کے ہماری جو آنے والی پیڑھیاں ہیں تو ان کو اس کا نا بہت بڑا خمیا جہ گگتنا پڑے گا ان کو دیکھیے ابھی نا ہم کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے آپ نے کئی کئی جگہ پرہ بڑے بڑے شہر ہے جیسے دلی ہے ممبئی ہے کولکاتہ ہے تو ان میں نا لووں کو سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے اتنا پردوشن ہوتا ہے وہاں پہ اور آپ نے دیکا ہوگا ابھی پچھلی رپورٹوں میں آپ نے دیکا ہوگا کہ دللی میں کتنا پردوشن تھا لوگوں کو نا جو ہے نا ایئر ایئر کے جو سلینڈر آتے نا ان کو لگانا پڑ گیا تھا
اچھا تو آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کبھی ملاقات ہوگی خدا حافظ
جی جی اوکے ٹھیک ہے خدا حافظ